ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسے ہیں آپ
ٹھیک ہے آپ بتائیے
جی الحمد اللہ اللہ بہت شکر ہے
اور کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس بیٹھے تھے فیملی والوں کے ساتھ اور امی ابو سے بات کر رہے تھے
اچ جی اور فرمائیے
اور آپ کو کیا پسند ہے بتائیے آپ کسی ہم لوگ ملب کسی ٹاپک میں بات کرتے ہیں یہ جیسے کہ کہ موبائل کے مطلب موبائل جو ہے آج کے جن
لہ
مطلب وہ موبائل بہت مطلب اچھی چیز ہے اور بہت بھ چیز بھی ہے تو اپن سے جو اپ موبائل چلاتے ہیں اس میں سے بہت لوگ ہیں جو موبائل کا مس یوز کرتے ہیں اور آج آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے توو موبائل یہ بچوں کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں ا جیسے کہ ماں باپ جس سے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مطلب پڑھنے کے لیے اسکول میں ج اپنی م ریجن ہے اور تو ایسے بچوں کو سلیبس موبائل نہیں دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ بچوں کو موبائل دینا پڑتا ہے
صحی بات ہے صحیح بات ہے سحان
میں تو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے بتا سک ہ
نہیں
اچ
آپ بتائیے
دیکھیے موبائل تو اچھی چیز ہے بٹ موبائل وہ ہم اچھے کام کے لیے یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے جو آج کل کے مطلب زمانے میں موبائل بہت رات تک دیکھتے ہیں جس سے ہم کو کچھ جس سے آنکھ میں دقت ہوتی ہے چشمے لگنے شرع ہو جاتے ہیں اور یہ نقصان بھی ہوتا ہے تو ہم ہم لوگ چاہیں گے کہ موبائل کو میں ایسے یوز کرے کہ ہمارے کا اچھے کام میں آئے برے کام میں نہ آئے نہیں ہے کیونکہ نقصان بھی دائ بھی ہے اور فائدے بھی ہے تو ہم فائدے ہی والی چیز ہے کہ نقصان والے نہیں کرنے نہیں س
موبائل دیکھنا ہی نہیں چاہیے آدھے ایک گھنٹے کے
ٹائم ٹائم سے دیکھ ٹائم ٹائم سے دیکھ ل ج
ٹائم جی
دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے کاموں پہ بھی سال دن انسان کاموں مصروف رہتا ہے اور پھر جب فارغ ہوتا ہے تو پھر موبائل بیٹھ جاتا ہے تو یہ چیز ہم اپنے اچھے کاموں میں لگاتے تو زیادہ بیٹر ہے
صحیح بات اور سنا ہے کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی جی میرا کھانا پینا ہو گیا الحمد للہ میں نے میرے گھر والار اچا نہیں جی الحمد للہ گھر پریوار والے نے سب کھانا پینے ہم لوگ دستر خان میں بیٹھ کے کھائے ہیں اور ماشاء اللہ ہم لوگوں نے سب کو ساتھ اکٹھا بیٹھ کے کھائے ہیں تو یہی سب چیز اچھی لگتی ہے مطلب فیملی والوں کے سھ تو اور اکلاق محبت رہتا ہے سب ساتھ میں رہتا ہے تو اچھا بھی لگتا اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور فیملی والے بھی خوش ہوتے ہیں
صحی ہے
ہ اور
سہی اور کیا ہی ہوت ہے
میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ کی کیا رائے ہے مطلب پریوار والوں ساتھ بیٹھ کا کھانا پرسکون سکون دیتا ہے
میں بھی پریوار کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھاتا ہوں بہت سکون رہتا ہے اور سب کے ساتھ کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے کھانا بھی چاہیے پریواروں کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے
اخلاق محبت ہی رہتی ہے اور خود کو خوشی بھی لگتی ہے کہ ہاں چلیے ساتھ میں بیٹھ ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور خوشی بھی لگتی ہے
ہ کھانا بھی چاہیے سب کے ساتھ بیٹھ کے
جی جی جی جی ہ اور آپ کو گھومنا پسند ہے
ہاں ہاں بہت پسند ہے گھومنا ابھی ہم گئے بھی تھے گھومنے
جی جی اچھا
بہت اچھی جگہ تھی بہت اچھا لوکیشن تھا
جی جی جی ماشاء اللہ ایسے لوکیشن میں جانا بھی چاہیے اور موسم ٹائم اتنا اچھا ہے کہ یہ گھومنے پھرنے کا ہی من کرتا ہے کہ چلو
ہ اس ٹائم برسات بھی لگی ہوئی ہے برسات میں گھومنا بھی چاہیے تھوڑا بہت
جی ہاں برسات میں گھومنے میں جی بارش ہوتی ہے تو ماشاء اللہ بہت اچ اچھا لگتا ہے جب بارش ڈک جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے تو بہت زیادہ گرمی امس ٹائپ کے لگتا ہے ج مطلب گرمی رہتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے رہتی ہے کہ اللہ جب بارش کرتے وہ تو اللہ کا اللہ کی قدرتی مطلب بارش ہے جب اللہ بارش کرتے ہیں تو رحمت کی طرح برستا ہے اچھا
اور بتائیں نماز وماز پڑھ پڑھ لی ہیں آپ ھم
نمازجم س
ہ اچھا
جی ال اللہ کو اللہ کی نماز تو پڑھنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ آ سب سے پہلے ہماری نماز کی پوچھ ہوگی ہمارے ہمارے نیکمال کی پوچھ ہوگی جو ہم جو ہمیں سب
ا گ
انسان دنیا میں رہ کے دنیابی باتیں کرتا ہے پر یہاں دینی باتیں نہیں کرتا جو کہ گھر گھروں میں دینی باتیں ہونا چاہیے جی بالکل اور جس گھر میں جی جی بالکل جن زن بی کی باتیں ہوتی ہے ان کا گھر سونے کے جیسے چمکتا ہے اور اوپر سے چمک چمک چمکتا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ دین کی باتیں ہو تو ایسے میں انسان نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے نئی نئی ود سیکھتا ہے
سے سبھی بلائے جاتی ہیں
جی بالکل اور دل کو سکون ملتا ہے اتنا نماز ن جی جی پ نماز ہماریے آپ کو بھی ٹھنڈک ہے ہمارے ن صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیم نماز ہمارے ان کے نبی پاک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس حساب سے ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ئی تویں نماز پڑھنا ضروری ہے
ہ
اور بہت جی دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں نیک ن کامال کرنے کی توفی کادہ
ببگ
جی جی نئے کمال کرنے کی توفیق دینے اچھی اچھی باتیں سیکھے ن کی نیکی کی راہ میں چلے گغریبوں کی مدد کرے جو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ایسے مطلب اور ابھی دیکھیے فلسطین میں جتنی بھی لڑائں چل رہی تھیں کتنے غریبوں مطلب کتنے مطلب کنے اتنے لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہے اللہ سب کو ا برحم کرے ان سب پر اللہر انسان کو
جنت نصیب فرمائے سبھی انسانوں کو جنت نصیب سوا
جی جی ایسی مصیبتوں سے بچائائے اللہ اور اور جو رہ گئے ان کی حفاظت
ج ہم بوودینا بوندینا
ہ پھر
ہ
اور میں بھی چاہوں گی کہ ہم سب جو بھی ہیں اچھے امال کام کریں اچھے ن کمال کرا راستے پہ چلے اچھی باتیں کریں
اور بتائیے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں
جی ہمارے گھر میں ہے یہ ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے میں رہتی ہوں میری ممی پاپا یہ ساری امی ابو اور چاچا چاچی میرے بھائی لوگ بھی رہتے ہیں بھابھی بھیا بھتیج اتنے سارے لوگ رہتے اچ یہ کافی اچھی فیملی ہے ماشاء اللہ اچھے سے رہتے ہیں اور خوش مزاج فیملی جی جی بالکل سب ساتھ میں رہتے ہیں
کھانا بھی سب ساتھ ہی میں کھاتے ہیں
جی بالکل ایک ہی اس میں کھاتے ہیں بہت
ے ز
اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو اچھا بھی لگتا ہے اور مطلب اس میں بر بر دقت بھی ملتی ہے اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی چاہیے بر دقت بھی رہتی ہے اس میں کھانے میں
اور آپ کے بچ
جو بھی جو بھی ہمارے بچے الحمد للہ بہت اچھے ہیں
کیا نام ہے ان کا
نام ہے ہے آرام آاد آرام نام ہے چھوٹے ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے
ے بہت سندر
جی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اور ب ابھی اسکول کا ٹائم بچوں کوکول اسکول بھی ہو گیا ہے نا تو بچے اسکول اسکول بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ ورکنگ وغیرہ جی جی جی تو اسکول تو صبح جلتے اٹھنا پڑا ہاں بڑا ہو گیا نا تو اسکول میں تو ان کی داخلہ دینا پڑے گا
جی جی ضرور دینا پڑے گا ان کو اسکول کے ساتھ ساتھ نماز نماز پڑھنے بھیج بھیجیں کریے اس کو تین ہی تین ہی باتیں اس کو سکھائے گا
صحیح بولی میں دنیاوی چیزوں کے سات دین علم میں بھی اپنے بچوں کو سکھاؤں گی ایسا نہیں ہے دنیا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دونوں چیز کو لتا نا پڑتا ہے دین دنیا دونوں
کیا وہ دینی باتیں سیکھے گا تو آگے کا ماحول سمجھے گا
جی بالکل صحیح بول رہے ہیں ہم کا محت سیکھے گا ب آپ صح آپ صحی فرمائے ہیں اور ہم چاہیں گے بھی کہ بچے دینی باتیں سیکھیں اور اچھے آواز سیکھیں اخلاق محبت سب سے پہلے تو ب بوں کو لہجے میں بات کرنا سکھانا چاہیے کہ بچے کس لجے بات کر رہے ہیں ان کے تھوڑا مطلب ان کے الفاظ جو ہے سننا بھی چاہیے کیونکہ ایسے جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا وہ بہت سے ایسے بڑی ملب ایسے ال ف یوز کرتے ہیں جو مطلب ان کے لیے اچھا نہیں ہوتاے بڑے جب تک ان کو بچوں کو نہیں ہدایت دو تو بچے پھر وہی چیز بولتے جاتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اب ہم اپنے بچوں کو ایسی ہدایت دے جو اچھے رہیں اچھے امال رہ ہیں اور ہم بھی مطلب اللہ سے دعا کریں گے سب ایسے ہی رہ چلیے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
فس خدا حافظ